ہاں آواز آرہی ہے
اور اور بتاؤ کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں بیٹھے تھے تم کیا کر رہی ہو ہیلو
کریں گے اور تم بتاؤ آواز نہیں آ رہی ہے ہیلو بالکل آواز نہیں آرہی ہاں اچھا دو بیچ بیچ میں اگر جس
پھر چلی گئی آواز تہاری
ہاں ہاں ہاں ابھی کٹ گئی تھی پوری آواز تمہاری
بیچ بیچ میں کٹے گی آواز کٹ جائے نا تو وہ کارڈ مت دینا فون ٹھیک
ہاں ٹھیک ہے
اور بتاؤ کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں کرتا بنا رہے تھے عید کے ابے ہاں ابھی ابھی کورٹ ملا تو وہی بنا رہے ہیں
اچھا کیا لے کر آئی بکرا عید کے لیے
ایسے لائے ہیں کان سے سلنے کے لیے سیلیں گے
ہم لے کر آئے ہیں ایک سوٹ ہم بھی ابھی کل رات کو ہی تو لے کر آئے ہاں پانچ سو وال میں
کاٹن کا ہیلو ہیلو کٹن کرلائی ہو
ہاں لائے تو کٹن نہیں دیکھا نہیں ہے جو ٹھیک ہے جو منٹ ٹھیک ہوں اپ کو سوٹ نہیں چلتا ہے جو پاکستانی ٹائپ میں ہے تھوڑا سا
ریون کا ہے ریون میں ہے نا کاٹن میں ریحان میں چل رہا ہے
ہاں مجھے مکس میں جو اتا ہے وہ ہے پریانی ہے ری انچ ہے
پی کے وغیرہ جو لگے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں اسی میں کلر میں ٹیک ہی نہیں میرے میں تھوڑا سا گلا بناؤں وہیں لے کے ایا تھا ابھی سلا نہیں ہے ابھی سیلیں گے ہ ہاں سوٹ اچھے سےبھی لیا ہے ایک اور تم شادی کی کیا تیاری کر رہی ہو
اپ بھی کہا بہن تیار کر رہے ہیں ہیلو
ہلو ہاں بولو مطلب کچھ بنوانے چلیا نہیں ہے
ابھی کہاں لیا ہے بنوائیں گے عید کے بعد سے شروع کریں گے
ابھی سوچ رہے ہیں ابھی جائیں گے بکری کہ بس دھیرے دھیرے گھر میں شادی تو سب کے کپڑے لینے تم تو سب کچھ لوگ یہ ہلکی میں ورات میں سب میں رہوں گی نا میں تو کہہ رہے ہیں بیسٹ فرینڈ ہو تو تمہارا تو سب میں ہے گ دوک تو سب کپڑے لینے پڑیں گے پھر تو
نہیں اتنا بھی نہیں سب لیں گے میں نے اتنے کام پیسے لگیں میرے پاس ایسے ہی نارملی مطلب ویسے لے لیا ہے ہاں ویسے بنوا لیں ے تھوڑا بہت اگر پسے
ہم بھی ایسے ہی ابھی سے بنوائیں گے سب ایک ہلدی کا سو لے لیں گے عید ملب تھوڑا تھوڑ دھیر دھیر گ ہلدی سوٹ بنو لیں گے پھر کچھمے بعد اگر بارات میں جب جانا ہوگا تو بارات ک بنوا نہیں کی پھروٹ نہیںن پاائیں گے بہ منگا پڑ ج ہے
ہاں ایک کا کہاں انا گانی پڑ ج گتے ت سے کا ہے وہی وہ تو اس ٹائم چل نہیں رہا ہے دیکھا ہوگا تھا انوں نے دیکھا نہیں اس سب چل رہا ہے جو نہیں وہ کپڑا چل رہا ہے اس ٹائم جو نہیں انسٹاگررام پہ دیکھ کنی ریل میں سےم کتنا چل رہا ہے وہی والا پتہ لایا نہیں
لے آئیے
ہاں لد ہوتے
ہم کو بھی لینا یا سینڈ کرنا ہم کھانا کیا لائی ہو سلا نہیں ہے ای
ہاں نہیں سلا نہیں ہے
ہوں
وہی لئے ہیں پھر اب وہ سل لیں گے پیسے تو کم کر لی ہیں اس پھر بعد میں وہ سلتے رہیں گے دھیرے دھیرے سلنا اسٹارٹ عید کے بعد تو سلیں گے
اچھا ہماں بھیھی لے کر آئے ہیں سی لیں ایک سوٹ سل لیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے جائیں گے کہیں سوچ
ہاں
ہ گھر میں ہی شادی کہیں
آواز آ رہی ہے ہاں بولو
تم تو لے ائی ہوگی کہہ رہے تم تو لیا ہی ہوگی
نہیں جائیں گے بکری کا کے بعد ل ابھی نہیں لیا ابھی بقریید کا ایک سوٹ لیا ہے کھٹا نہیں پڑ جائے گا ابھی بکریید ہو جائے گی پھر اس کے بعد جائیں گے ہلدی کا سوٹ س لیں گے پہے سب سے پہے پھر اس کے بعد ایک سوٹ جائیں گے ایک ایک کر کے لے کے آیں گے اکھٹا لے کر آئےیں تو کم سے کم دو ڈھائی ہزار کا لگ جائے گا میرا اور کیا اور کم سے کم ڈھنگ کا سوٹ تو پہننے گھر کے
یہ سوٹ تو لائے ہی ہم گیارہ سو کا پڑا ہے مطلب گیارہ سو کا بزار بھی لائ گ
کٹوا کے لے ہم بھی وہی کٹوائی کے لیں گےڈ وہ سے
دیکھیے وہ جو ٹڈ جو ٹرینڈگ میں چل رہ ہے پٹوا کے ہی مل ہی رہا ہے اور پٹا اس س پورا سوٹ مل رہا ہے
ہوں بھی سوچ رہے ہیں کو سینڈ کرنا دیکھنا کیا لکھنا د م کیا بنا رہی مطلب ک کپڑا نہ سینڈ کرنا جو بنوا رہی ہو وہ سینڈ کرنا
تو جو
بگوں کو سینڈ کری سے وہی بنا بناؤ گی کیا
تو میںٹ کیا گروپ میں وہ دیکھ ت تو میںٹ گروپ میں
وہ کہہ رہی تھی یہ سوٹ بنوائیں گے تو وہ تو چل چکا ہے یار ٹرینڈ ہاں پرپل کا ہاں وہ ریڈ کلر کا دو ب تا ہے پورا وائٹ
وہ نہیں بٹ وہ نہیں وہ تھوڑی نا دوسرا وہ تو پرانا ہو گیا ہے
ہاں وہی ہم کہہ رہے وہ تو پرانا ہو گیا ہے
ہاں وہ نہیں وہ دوسرا تم نے دیکھا گروپ پہ آد مل ساڑی ہم سوچ طن ہم سوچ طد لن مری ا کہہ رہی تھی کہ مت لو تی ابھی سوٹ ہی لینا ہے وہ لگ بھی جائے گا ہت رپ نا تبم رمن نیر مرییا منا تو ساڑ ب ب ار ہاں بن میں سو جے تھ ساڑی پہلے ساڑی ہاں سب وہی توسا بیٹھ جائے گا ہیلو
ہدا
سر سب لیتے جائیں گے وہ ایڈ ہوتے جائے گا
تو مطلب اسی سالد میں لاسٹ میں دسمبر تک کمائی بھی ہو جائے گی کیا
کون کو یہ رہ ہے
صی ہو جائے گی
اور نہیں
چلو یہ اچھی بات ہے شادی بھی ہونا ضروری ہے
اک نے پٹنی و ت ماہت تھی ج
ہم جو جو آ رہے ہیں یہاں جلدی جی جائ یارب ہم تو خود ہی پریشان ہو رہے جلدی میرے ایک سسرال والے ہیں نو ٹنکی مچا رہے ہیں
ہاں وہائی کہرے پڑلی پہ تو تم بیٹ تھی تھی
شاید ہو جائے جلدی دیکھو آ رہے ہیں ب خرید کے بعد آ رہے ہیں میرے بھی سسکال والے
صحی ہے بڑھیا ہے
ب کچھ نہا بتناتا اچھے سے کریں ہم گھر والے مان گئے تو
کوئی نہیں تو کیا فائد ہے نا
اور کیا بس تھوڑا سا یہ ہے کہ لیٹ ہو جائے گی آگے پیچھے کیوں کریں فال
نا و کیا ہے
نہیں ان کے گھر والے بول رہے تھے بات ہوئی تھی بات تو ہوتی تی رہتی ہیں اماں بھی کرتی ہی رہتی ہیں فون پہ بات ہوئی تھی وہ کہند ٹھیک ہے ہم بقرریید کے بعد آئیں گے جو بات ہوگی کریں گے بھائی کیا کریں گے یہیحبا کی شادی لگ رہی اس کی بھی بات چل رہی نا شاید اس کی بھی ڈسمبر لاسٹ ہو میں ہو جائے گی اس کی بھی تو اسی کے بعد میری ہوگی
صی ہے
جی بیں بوڑی ہوی جا رہی ان کو لاؤڈا نہیں پسند آ رہا چاہا ہے کیا آتا اسی چکر میں ہم کہ سحیم دیکھ لو سکل اس کی بہت بڑ ی وہ ہم لوگ سے کم سے کم نہیں تو ہم سے چار پانچ سال بڑی ہے وہ
ہاں وہ بڑی ہے یہ جب جب میرا درد اس کا بی اے ہو گیا تھا
تو وہ تو ہو ہی گیا تھا وہ تو اچ نہیں ہے یہ لوگ بہت بڑے ہیں ن بھی بڑی ہے اور وہ بھی بڑی ہے اور کم سے کم نہیں تو چار سے پانچ سال ہے
اس کی بھی شادی نہیں ہوئی ابھی تک
کس کی نہیں ابھی نہیں ہوئی ہے موٹی نہیں ہوئی ہے ہاںارہ کر مے تب نہ ہو گی شادی میری بہت زیادہ لڑائی وڑائی ہو گئی تھی فون پ میں بہت گالی والی تھی
ہلہ تھاج ہیلو
بالکل ہوگی ت بلائیں تم چیٹیاں ی گرمی ف لائٹ وائٹ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے
میرے تو فلائٹ ہو نہیں گاڑی بلکی
یہاں تو کل سے تھوڑا سکون ہوا نا اتنی لائٹ جا رہی تھی اتنی لائٹ جا رہی تھی پریشان ہو گیا تھا بتا پورے بدن میں بم رہی جیسے بچوں کی نکل جاتی ہے دیکھا ویسے نکل گئی اتنی گرمی گرمی پڑ رہی تھی بنکر شدت کی اور ہم کیا کریں نہاائے لےنے بار بار
تبھی اور بار
چلو رکھا بھی ر کو رکو دوبارہ کال کر رہے ہیں ٹھیک
ٹھیک ٹھیک